ہلو
ہیلو
السلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ
ہل خیریت سے ہو آپ کی
میں بھی ٹھیک ہوں آج ہمارے مدرسے اور اسکول میں تعلیم کی اہمیت اور گفتگو ہوئی مجھے موضوع بہت پسند آیا
جی ہاں تعلیم ہمر انسان کی زندگی کے لیے بہتر ضروری ہے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے تعلیم ہمیں صرف پڑھنا لکھنا ہی نہیں سکھاتی بلکہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا بھی سکھاتی ہے
جی ہاں ایک تعلیم یا ص شخص سماج میں عزت حاصل کرتا ہے اور اپنے ہی حکوم فرض کی طرح اچھی طرح سمجھتا ہے
جی آج کے دور میں تعلیم کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے تعلیم ضروری ہے
بالکل چاہے کوئی ڈاکٹر بنے انجینئر بنے استاد بنے یا افسر ہر جگہ تعلیم احتیا ضرورت ہے
جی جی صحیح فرمائیں تعلیم انسان انسان کو خود متگار بناتی ہے اور اسے روزگار کے بہتر موقعے فرماتی ہے
صحیح کہا آپ نے تعلیم یاف تک افسر ملک کی طرق کے طر نا حصے کردار ادا کرتے ہیں
جی جی جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن معاملے میں تعلیم کا معیار بلند ہوتا ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں
جی ہاں تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی کی بندیاد ہوتی ہے اس لیے ہر بچے ایک تعلیم پہنچنا چاہیے
جی جی تعلیم صرف لڑکوں کے لیے ہی نہیں بلکہ لڑکیوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے جب ایک لڑکی تعلیم حاصل کرتی یہ تو پورا خاندان فائدہ اٹھاتا ہے وہ اپنی اولاد کی بہتر پرورش بھی کر سکتی ہے
جی صی فرمائیں آج حکومت بھی تعلیم کو فروغنے دینے کے لیے مختلف یوجنیں چلا رہی ہے
لیکن افسوس کی بات ہے کہ کہ کچھ لوگ غریب یا بوزگاری کی کمی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے ہیں
فکر کی بات ہے ہمیں لوگوں میں تعلیم کے بارے میں شعوف پیدا کرنا چاہیے
آج حکومت بھی تعلیم کو فرو دینے کے لیے میں کافی یوجنایں چلا رہی ہے
جی ہاں تعلیم ہالت اندھ وشواس اور سماجی برائیوں کو دور کرنے میں مدد کرتی ہےے
لیکن افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ کافی فکرت کی بات ہے ہمیں لوگوں کی تعلیم کے بارے میں شعور پیدا کرنا چاہیے
بالکل اس کے علاوہ تعلیم ہمیں اخلاف انوشاشن اور وقت کی قدر کرنا بھی سکھاتی ہے
بالکل ایک تعلیم یا پھر شخص سماج میں سہمت بھائی چارہ اور جہتی کا بڑھاواتا ہے
اسی لیے ہمیں زندگی ب علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے
جی ہاں فلم ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا
ج میرے خیال میں تعلیم کامیابی کی کنجی ہے
میں بھی میں بھی آب کی پوری طرح مفف ہوں تعلیم بہتر انسان سماج دونوں ایک ترقی کا ن ممنک ہے
جی آج کی اس گفتگو میں مجھے تعلیم کی اہمیت اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی مجھے خود بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے راگین کرنا چاہیے
جی جی ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی کیسے ہو رہا ہے کہ تعلیم جیسے آپ بھی ایک لڑکی ہے میں بھی ایک لڑکی ہوں تو آج کل کے جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے حساب سے بنا تعلیم کے شاید ہی کوئی جو ہے اس زمانے میں ڈھنگ سے سے جی سکتا ہے کیوںکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرک کو اگر کوئی یجناائیں چلا رہی ہے کچھ بھی کر رہی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں تعلیم نہیں ہے تو ہم ان ساری سرار کی جتنی بھی جو یوجنائیں وغیرہ ہوتی ہے ہم ان سے الگ رہ جاتے ہمیں پت ہی نہیں چلتا ہے تو جو تعلیم اسی لیے بہت ضروری ہے اسی لیے ہمیں ہمارے بچوں کو جو آگے کی جنریشن ہے ان سب کو تعلیم کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹ کرنا چاہیے
جی آپ نے بالکل صحیح کہا تعلیم روشن مکتبل کی بنندیاد ہے
جی جی جی بالکل اور آج ہم اگر اپنا اپنی جو لائف اسٹائل دیکھیں اپنا جو اگر جیون دیکھیں اپنا جو جو ہے آج کل دیکھیں تو اس میں ہمیں خود لگتا ہے کہ اگر ہمیں اگر تعلیم نہیں ہوتی یا ہم اگر اس سے ان چھ ہوئے رہ جاتے تو ہمارے کیسا جیون ہوتا ہے جو آج کل کے جو جنریشن جو پیچھے آ رہی ہے جو زمانہ چل رہا ہے وہ بہت آگے چل رہا ہے وہ تعلیم کے بل پر ہی آگے چل رہا ہے تو ہم بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے شاید
جی ہاں آپ نے ایک دم صحیح کہا تعلیم کے بنا سماج اور انسان ادھورا ہے
جی جی باقی ہم دیکھتے ہیں آج کل کی تعلیم ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی ہے جیسے پہلے کے زمانے میں کیسے تعلیم ہوتی تھی کہ کسی ایک ہی مدرسے میں یا ایک ہی چیز کی تعلیم چل رہی ہے ایک ہی ٹائپ کی چل رہی ہے آج کل ہم دیکھیں تو اس میں کتنے سارے جو ہے آپشن آ چکے ہیں ہم چاہیں ویسی تعلیم ہم جس میں انٹرسٹ ہیں کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو کتابی گیان ہے وہی تعلیم میں جوڑا جاتا تھا لیکن آج ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں کسی میں انٹرسٹ ہے جیسے ہر چیز کو ایک تعلیم میں چینج کر دیا گیا ہے تو وہ چیز ہمارے لیے کافی فائدے مند رہتی ہے
جی ہاں آپ نے بہت صحیح فرمایا ہے آپ کی سوچ ان تعلیم کو لے کے بہت اچھی ہے
جی جی جی اور آپ بھی مطلب جہاں تک میری سوچ ہے آپ بھی تعلیم میں آگے بڑھ چکی ہوں گی آپ
ہاں میں بھی ہاں ہاں میں بھی تعلیم میں بہت آگے ہوں فی الحال تو اور تعلیم ایک کامیابی کی کنجی بھی ہے
کامیابی کی گنجی کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں آج کل اگر ٹھیک ہے پہلے کیا ہوتا تھا پہلے کا زمانہ الگ تھا جب لوگ کھیتی پر چیزوں پر ڈپینڈ کرتے تھے تو اتنا تعلیم کا کوئی آوکتاری ضروری نہیں لگتا تھا لیکن آج کل ہے تو ہم ایک دیکھتے ہیں کہ جو اگرییکلچر جو چل رہا ہے نا اس میں بھی تعلیم کی ضرورت ہوگئی اگر ہمیں ہم اگرییکلچر کی تعلیم لے کر اگر ہم وہ چیز کریں گے تو تو شاید ہم اس میں زیادہ گروتھ کر پائیں گے ہم دیکھتے ہیں آج کل کی گاؤوں میں بڑے بڑے کھیت ہیں اور کسان اتنا نہیں کما پاتے جتنا کہ تعلیم جو جس نے تعلیم لی ہے شکشا لی ہے اس کشی کی وغیرہ تو وہ چھوٹے چھوٹے فارم ہاؤس اس میں بھی بہت سارا پیسہ کما لیتے ہیں
جی آپ نے ایک دم صحیح فرمایا آج کی تاریخ میں تعلیم بہت ضروری آ رہی ہے ایک انسان کے جیون میں
بہت ضروری ہے اور جیسے لڑکیوں کے لیے تو شاید اور ضروری پہلے تو ایک زمانہ تھا جب لڑکیوں کو تعلیم سے بالکل دور رکھا جاتا تھا اور شاید ہماری قوم میں تو اور بھی زیادہ لڑکیوں کو ہمیشہ سے تعلیم سے پیچھے ہی رکھا گیا ان کا کوئی رشتہ بتایا نہیں گ ان سے اگر کوئی آدمی جو ہے آدمی سماج کے لیے تعلیم کو اچھا مانا گیا تھا اس میں بھی بہت کم مدرسوں وغیرہ میں باقی ہم نے اتنی جو ہے ضروری سمجھا نہیں اس کو لیکن آج ہم دیکھیں تو جیسے سیلف ڈپینڈنٹ ہوتا ہے نا کہ ہم اب خود خود کچھ کر سکتے ہیں ہم کسی پر ڈیپینڈ نہیں رہتے ہم کسی کے اوپر نربر نہیں رہتے کہ وہ ہمیں دے گا تو یہ ہم کریں گے اور آج کے زمانے میں جیسے کیس چل رہے جیسے ایک جنریشن چل رہی ہے کہ لڑکیوں کو پیروں کی جوتی سمجھنا ہے اگر ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے تو ہم اپنا ایک وجود رکھیں گے تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے ہم اپنا وزود رکھیں اس کے لیئے تعلیم بہت ضروری ہے
جی جی آپ نے صحیح فرمایا اور آج کی تاریخ میں حکومت بھی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے گفتگ یوجنا چل رہی ہے
ہاں صحی کہا آپ نے جیسے کہ آج کل جو حکومت کا بھی جو چل رہا ہے نا کہ لوگوں کو جو فائدے پہنچاائے جا رہے ہیں لوگوں تک جو ان کے لیے فائدے پہنچائے جا رہے ہیں وہ سب تعلیم سے ریلیٹڈ ہی ہے اور اگر نہیں بھی ہے کچھ کووم ایسی رہ گئی ہے جو ابھی تک تعلیم سے بہت دور ہے تو ان کے لیے حکومت جو ہے وہ کچھ فری میں بانٹنے سے زیادہ تعلیم دینے پر زیادہ فوکس کر رہی ہے جیسے آج کل چل رہا ہے نا کہ اسکولی شکشا کو فری کر دیا ہے فنڈامنٹل رائٹ میں جوڑ دیا گیا ہے تو یہ بہت بڑی حکومت کہ شاید یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی ہ پھر بھی اگر ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں تو کہیں نہ کہیں ہماری غلطی رہ جاتی ہے اس میں باقی حکومت نے بہت کچھ کیا ہے تعلیم دلانے کے لیے
جی ہاں تعلیم جہالت ادند وشوس سماجک براائیو کو دور کرنے میں مدد کرتی ہے یہ تعلیم بہت ضروری ہے
صیح فرما پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا تعلیم کی کمی رہتی تھی تو جیسے چھوٹے چھوٹے اندھ وشواسوں پر بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا مار دیتے تھے جیسے ایک ہندو سمج میں بھی ستی پرھا وغیرہ ایسا تو وہ جب جیسے جیسے تعلیم بڑی جیسے جیسے لوگ باہر سے شکھا لے آئے تعلیم لے کے آئے تو پھر انہوں نے بعد میں جا کے سمج میں اس قم میں چینج کیا ہے بدلاو کیا ہے باقی تعلیم کے بنا بدلاؤ سمبھو ہی نہیں ہے پاسبل ہی نہیں ہے
جی ہاں اور آج کے گفتگو میں مجھے تعلیم کی اہمیت اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہے
جی آج ہماری ہم دونوں کی جو گفتگو ہوئی اس بارے میں آج ہمارے مدرسے میں اسکول میں جو یہ موضو چھڑا اور جب ہم اس پر بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک بہت سنے جہاں مطلب بہت سارے لوگ وہاں پر تھے اور سب نے اپنے اپنے الگ الگ اس پہ جو ہے اپنی اپنی باتیں رکھی تھی تو اس میں لگا تھا کہ ہر ان کے نظریے سے تعلیم جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی وشے ہو تو اس کے ایڈوانٹیج ہوتے ڈس ایڈوانٹیج تعلیم ایک ایسا وشے ہے جس کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہے ہی نہیں اس کو نہیں اگر آپ تعلیم آپ نے نہیں لی ہے تو آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہے باقی آپ کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے وداؤٹ مطلب بنا کہ تعلیم کے پاسبل ہی نہیں ہے سب نے اپنے اپنے موضوع رکھے تھے اور بہت اچھے سے تعلیم کو فرمایا تھا وہاں پہ اور آج مجھے لگا وہ موضوع میں جب میں اپستت تھی وہاں پر تو مجھے لگا کہ تعلیم بہت ضروری ہے
جی ہاں تعلیم جہلت بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ پھر کافی فکر کی بات ہے ہمیں لوگوں میں تعلیم کے بارے میں شوق پیدا کرنا چاہیے
شوق پیدا کرنا چاہیے ہمیں مطلب اس چیز کو لے کے اب جو چل رہا ہے نا تو ہمیں بھی ہمارے جو آگے جنریشن ہے اس کو اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ ہے ہماری جو آگے کی جنریشن ہے وہ تعلیم سے برابر جڑی رہے وہ اہمیت سمجھے اس کی
جی ہاں آپ ایک دم صحی کہہ رہی ہے
گفتگو کر کے بہت اچھا لگا اور میں اللہ سے مانگوں گی کہ آپ کے جو آپ کا جیون ہے اس میں بھی تعلیم کو بہت آگے بڑھوا ملے بہت اچا اچھا ملے اور ہم ایسے ہی کبھی تعلیم پر اور بات کریں گے
شکریہ بہت بہت شکریہ
ہاں